ہیلو
ہ دبو آ
ہاں جی میری آواز آ رہی ہے
آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے نا
ڈسٹ نہیں کیسے ہوآپ
کڑ بند ہے مارا تو آ رہی ہے تمہاری آواز
اچھا ہاں ابھی آ رہی ہیں
اور بتائیے چایے پلی اپنے ناشتہ
اسکرپٹ یزر ہاں ابھی
ہیلو ہیلو
ا ہووں گی میں میں نے سوچا
ابھی سو کے اٹھی ہیں
یہ بھی ہے
تھوڑا سا نٹ ورک میں ا جائیے گا اواز نہیں ارہی ہے
نیٹ ورک پہ ہی ہوں میں
ہاں بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے نا اواز بیچ میں غائب ہو جاتا ہے اسی لیے تو اج تو سنڈے اس لیے ارام سے سویا جا رہا تھا نا ہیلو
جی اب ا رہی ہے میری اواز
ہاں ہاں ابھی ائی
اور بتائیے
اور بڑھیا ہوں جی
پڑائی کیسی چل رہی ہے
بس سب بڑھیا چلرہا ہے اور اپ بتایے اپنا
اچھا یہ بتائیے اپ کا ناشتہ ہو گیا
ارے نہیں رہے ابھی تو چائے بنا رہی ہوں اج لیٹ ہے سارا کام
اج تو ہاں لیٹ ہی اٹھے ہوں گے
تو گئی
چلو کوئی بات نہیں اج سنڈے ہے سنڈے میں تو ابھی میرے بچے بھی سو رہے ہیں میں نے سوچا چائے بنا لوں پھر اب جب ہی اٹھیں گے تب ہی بناؤں گی اپ سے بات کر لوں تھوڑی
ہمارے بچے بھی سو رہے ہیں اٹھائے تو اٹھے نہیں رہیں کوئی بھی اور پھر چائے وغیرہ بنا لیتی ہوں ایک بار بنایا تھا ایک بار چائے بنایا اور روٹی وغیرہ بنا لیا دو جن کو جانا تھا کام تو ان کے لیے کر کے ان کے بھیا اور ان کے بھائی کا لڑکا تھا
اچھا اچھا تو سنڈے میں بھی جاتے ہیں کام
ہاں وہ لوگ کا چلتا رہتا ہے وہ گاڑی چلاتے ہیں نا ڈرائیور بھی
ہاں تو کوئی بات نہیں ڈرائیور کا تو ہے ان کو تو کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے
ان کا کوئی وہ نہیں ان کا خود کا ہے تو وہ اپنا ڈیلی کگار ہے ان کا وہ جاتے ہی ہے
ہوں ہوں
لڑکا بھی لڑکا بھی ان کا چلا گیا گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں جن کی تو فیملی ہے ان کا تو ٹائم بیت جاتا ہے
ہاںسہی بات ہے اب جو لوگ اکیلے ہیں وہ تو پھر
ہاں کتنا موبائل دیکھے ہوئے جن کی عادت نہیں ہوتی نا گھر میں رکنے کی تو فھر نہیں
ہمم
ایسا اور اپ کا حسبینڈ وغیرہ سب ٹھیک ہے
جی میرے ہسبینڈ ٹھیک ہے وہ تو بھی باہر گئے ہوئے ہے میں اور بچے ہی ہیں گھر پہ باہر رہتے ہیں کبھی کبھی اتے ہیں دو دو تین مہینے میں کبھی کوئی شعر کسی کوئی صفت فیسٹیول پہ تو ہم ساتھ ہی ہوتے ہیں ویسے تو کام کے سلسلے میں ان کو باہر ہی رہنا پڑتا ہے
ہوں یہ چیز پیسہ ایسی چیز ہے تو فیملی سے دور کر دیتی
جی بالکل
کیونکہ دیکھو اب کیا ہی کر سکتے ہیں زندگی کا کسی کو بھی پتا نہیں ہے لیکن پیسے ایسی چیز ہوگئی ہے کہ پیسہ دیکھیں سب فیملی فیملی چلا پائیں گے
ٹھیک ہے بات ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں گھر پہ رہ کے بھی کیا کر لیں گے بچوں کا بھی
ہاں ارے جب پیسہ نہیں رہتا تو فیملی جب ساتھ میں رہتی تو کل یچ ہونے لگتا ہے کیونکہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی سے بچے اور گھر کے خرچے تو بھائی ہسبینڈ سے ہی بولنا پڑتا ہے نا
ہوں
یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ان کو دور الگ
اور بچے تو آپ کو پتا ہی ہے آج کل کہ کہ مطلب انھیں ہر چیز اچھی ہی چاہیے کمپرومائز نہیں کرتی ہیں کسی بھی چیز میں جیسے ہم لوگوں نے اپنی لائف گزاری ہے اپنا بچپنا گزارا ہے ان کا ویسے نہیں گزر رہا ہے ان کا ایسے گزر رہا ہے کہ ان کو جو چیز چاہیے تو وہ چاہیے
ہاں منہ سے نکل گیا آج ہی بولا تو آج ہی آنا چاہیے اچھا ٹائم نہیں لگنا چاہیے کہ چلو ویٹ کر لیا جائے نہی آج ہی بولا تھا تو آج ہی کھانے کے لیے بھی جو آڈر ملا وہی بناؤ نہیں تو پھر کھایا نہیں جائے گا اور ہم لوگ کہ ٹائم تو جو ملتا تھا کھانا ہی پڑتا تھا
جو بن گیا بس وہ کھانا ہے کھاؤ یا مت لیکن اب یہ بچے پہلے سے بتاتے تھے ہمیں یہ کھانا ہے تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ چلو جب یہی نہیں کھائیں گے اگر ہم اپنی مرضی سے بنا بھی لیں تو بچے نہیں کهائیں گے تو پھر کیا فائدہ تو ان کی ہی مرضی کا بنا لو
وہی وہی یہی پرابلم ہو جاتا ہے نا چلو جو بچہ ہے وہ تو ہم بھی کھائی لیں گے پر اب ہم لوگ اپنے توا بچے کھچ کچ کرتے ہیں تو وہ بولا تھا نا لیٹ اؤں گا اسکو تو چھلکے ہیت کرادے
تو آج ناشتے میں کیا بنا رہے ہیں آپ نے
ویسے تو ابھی نا شتہ کیا اسپسل ہوگا جب سب سوتے رہتے ہیں نا ٹھنڈے ٹائم تو سب ناشہ شام کو ہوتا ہے ادھر ابھی تو فی الحال میں چھولے چاول بنا دے رہی ہوں اور روٹی بنایا ہی میں چائے بن بنی گئی ہےہوں کیونکہ اٹھتے لیٹ اٹھتے ہیں تو بالکل پورے اب یہ لوگ کا نا برش برش کرتے کرتے نا نو بجا دینگیے
اچھا تو تم آج چھولے کی ریسیپی بتاؤں کیسے کر کے بنا دے مجھے تو میں بناتی ہوں لیکن اتنے اچھے سے نہیں بنے تھے پھر میں نے پرسوں بنائے تھے تو میرے سمم ٹھیک تھے کیسے بناتے ہو
آپ چنے تو بناتے ہونگی نا وائٹ والا کابلی چنا ہاں ہاں وہی بول رہی ہوں کہ انہوں تو اپنے اوپر ہے نا وہ وه چھولے تو وہی ہوتے ہی ہیں
ہاں تو پہلے مطلب اس کو بھگونا ہوتا نا رات بھر سو کر کے رکھو پہلے
ہاں ہاں بھیگا دو بھیگا دو وہ ہوتا ہے بھگاتے توابلنا بھی آسانی پڑتی ہے نا
ہمم وہ جلدی ابل جاتی ہےسوفٹ بھی ہو جاتے ہیں
ہوں ہلکا سا نمک ڈال کے ابال دو تو بچے ویسے ہی کھا لیں پھر وہ اچھا لگتا ہے نمک ڈال کر بوہیل کرے دیتے تو پھر جب بھی اپناہا میں تو مسالہ اور وغیرہ پیس کے نہیں ڈالتی ہوں
اچار کیسے ڈالتے ہیں
ایسا سب اوپر کا ہی ہو سکتےچھولے مسالے آتے ہیں نا وہ ڈال دی ا اور سب اپنا ہی ایسا ادرک وغیرہ یہ سب لہسن کا یہ سب ٹیسٹ بنا کے ڈالتی ہوں ا مکسی میں نہیں پیستی ہو
اچھا مطلب خود کی کوٹ کے ڈالتیی
ہاں تب ساری چیزیں کوٹ کے ڈال دیتی ہیں ہاں اگر ٹماٹر کی ضرورت ہے تو اگر پیس کے ڈالتے ہیں نا تو اس کا تھوڑا سا الگ کلر آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں باریک کاٹ کہ ویسی گلا دیتے ہیں ضرورت پڑی تھوڑا گاڑھا کرنا دکھا کہ کم دکھ رہے ہیں
ہاں ہاں اچھا میں تو میں تو یہ کرتی ہوں کہ ٹماٹر اور پیاز لہسن ادرک یہ تھوڑا تھوڑا سب ساتھ اس میں پیس لیتی ہوں تھوڑی سی ہری مرچ بس اس میں پھر سبزی سارا مسالہ بھون کے تھوڑا سا چھولے مسالہ چمچ ڈال دیا تو اس میں تھوڑا الگ فلیور آ جاتا ہے تو بس ایسے ہی بنا لیتی ہو ہرا دھنیا ڈال دیا اور سے ہری مرچ ہری مرچ بھی ڈال دیا ادرک کا چھوڑا سا ٹکڑا ڈال دیا اس میں
میں ٹکڑا وکڑا نہیں ڈالتے ہیں ایسا مور ہو جاتا ہے نا تو بچے لوگ بڑا ببول کر دیتے ہیں می کیا کرتی ہو میں ادرک مرچ لسن ساخ کوٹ کے ڈالتی ہوں اس کا پیسٹ ہی بنا دیتی ہوں
ویسے مجھے چھولے بہت زیادہ پسند ہے تمہیں پسند ہے
ہاں ہمیں تو اچھا ہی لگتا ہے ہم تو ہم تو وہ مٹر کا بھی چھولا بناتے ہیں مٹر کا چھولا بنا لیتے
مٹر وہ جو سادہ والی مٹر ہوتی ہے ایک دم
ہاں ہاں ہاں وہ بھی جو وائٹ وائٹ سی دکھتی ہے وہی اس کوبھی بھیگا کر بناؤ ہاں اس کا بھیگا کے بناؤ اس کو بھی بنا سکتے ہو ویسا جس سے بھی کھاؤں اور ویسے بھی
یہ بہت مطلب سوندی سوندی ہوتی کھانے میں بہت اچھی لگتی
ہاں ابھی بنا ابھی بنا رہی ہوں میں تو دیکھنا ایک بار تو ناشتہ ہی ان لوگ کا میں آج اسی کا بنا رہی ہوں وہ پچھلی بار بنائی تھی چنے کا ہی تو اس بار میں وہی بنا رہی ہو تبھی یہ لوگ کیا کرتے اٹھتے ہیں تو چائے وغیرہ کریں گے پھر ان لوگوں کا من کیا تو اس میں ہی پیاز وغیرہ کاٹ کے سب کچھ نمکین دال وغیرہ ایک بار ایسے ہی ناشتہ ان لوگوں کو کر لینا ہے
ہاں اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی اچھی بات ہے ناشتہ اگر اچھا ہو جائے ابھی تو بچوں کا پیٹ بھر جاتا تو انہیں جلدی دوپہر میں بھوک نہیں لگتی ہے
لیکن بچے ایسے ہیں نا پٹھ بھر کے کھاتے ہی ہیں نا ان کو ہر تھوڑا تھوڑا دیر میں آجاتی ہے بھوک
ہاں ہم لوگ بنا کے تھک جاتے لیکن یہ لوگ کھاتے ہی نہیں ہے
ہاں یہ ابھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کھائیں گے نہیں پھر کیسے بھوکے رہے گےتھوڑا سا اج کل کے کھانے میں کچھ تو خاص پروٹین ہے نہیں
ھمم
فوٹ لا کے رکھ دو تو فروٹ پے ہزاروں نقرے ہیں جلدی کھاتے نہیں ہے اتنا سستا تھوڑی آتا ہے فروٹ مہنگا ہی آتا ہے فریش فریش لوگے تو
ارے ہر چیز مہنگی ہے اب تو کیا کریں
سستی ہو مہنگی
لیکن کیا خرچہ تو کرنا ہی ہے کھلانا ہے بچوں کو جو چلو ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں بات ہاں
ہاں اوکے آپ بھی فرش ہوجاؤ پھر کرتے ہے ہاں
اوکے ٹھیک ہے تھوڑا بریک کے بعد
ہاں بائے